چائے تو
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام دیدی کیا حال ہے ٹھیک کو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
سرٹ ہو گئی آپ کو فرق
ہاں فرق ہی ہے آپ تھ
اللہ خیر کرے اور کیا کرے ہو
مجھے ابھی بھی لگا تھا شاید بھی پریشر ہے میں ڈر کی وجہ سے دیکھتی ہی نہیں اگر مجھے ہوگا بھی نا میں ڈرتی ہوں
ہاں
ا میں ڈرتی ہوں
ارے چاہیے انسا بی رہیر پھر تھوڑا نامک شمک انسان امار کر
پھر اور کچھ ہوگا نا اگر دیکھو یہ کامن سینس ہے اگر دن بھر ہوتا تو میں اسی حالت میں مت ہوتی اس لیے یہ ڈا گنو ٹھیک ہے
گرمی سے بھی ہوتا ہے ایک سر درد مل کی چیزیں اور کالز کرتے ہے نا اس سے بھی ہوتا ہے
ہاں
ہیں نا
میں نے نا اللہ کا شکر ہے میں روز کرتی ہوں
شکر ہے شکر ہے شکر لیکن ہوتا ہے نا پھر وہ تھوڑا برین ریسٹ مانگتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے
میں تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوئیھی
اچھا کیا باقی ٹھیک ہو
ہاں میری اراز نہیں آ اکر اکر ہاں وہ ٹھیک ہے مما پاپا گئے نا وہاں کل کنی پورا اور اس کا پاپا ایسا نہیں پورا نظر لو شام کا ٹائم ہے نا تو وہیں سے ٹہلتے ٹہلتے آئیں گے بایا کے ساتھ گئے میں نے سوچا جو اب یہاں بیٹھیں گے اس سے بہتر ہے نانی سے مل کے آ جائے
ہاں بھیا کے ساتھ گئے
ہاں گاڑی میں گئے نا ماموں بھی گیا وہ یہی ہے ہمارے پاس یہی ہے ہمارے پاس
چار تین مہینے ہو ادھر ہے
ہاں عمر بھی ہے نا گھر پہ
اچھا بھابی ٹھیک ہے اس کو ہے فرق
ہاں فرق ہے شکر اللہ کا
اقرا ٹھیک ہے وہ کر رہی ہے شادی کی تیاری
ہاں وہ کر رہی ہے وہ بھی ابھیٹاس کر رہی ہے رانی کے سر
اللہ اس کو خیر کرے اور تار دے دے
آمین آنا تھا نا آپ نہ جب پنیر اور ٹماٹر آنا تھانا آپ گھر جانا ہے آجاؤ دن کے لیے چلو رات کو مت اجاؤ
آؤں گی آؤں گی ہم نے بھی بنائی ٹماٹر پنیر ہم لوگوں کو آج کل یوزلی سیم سیم سالن ہوتا ہے
رک ہاں ہم کل ہم نے چکن پکایا تھا
میرا نام تم پورا نہیں لے سکتی ہو تمہیں ٹانگ میں لگ سکتی ہے
مجھے اچھا لگتا ہے میں اب اس کے بعد بھابھی کو کال کروں گی اس نے بھی میں نے اپنے بھابھی کو کس کی بھابھی کو کروں گی
توفیہد کو
ہاں اور کون ہے میری بھابھی ابھی تو ایک ہی ہے
ہاں ٹاسک کی
ہاں
اچھا کوئی نہیں کرو میرے ساتھ ہی ایک کال تو پھر کر دینا مجھے بولو میرے ہسبینڈ کو جو ٹٹی نائن ٹاس وہ کر سکتا ہے فیمیل نہیں کر سکتی ہے وہ
دیکھو کالر وہ خود بن سکتا ہے ریسیور سامنے سے فیمیل بھی بن سکتی ہے
اس آپ نے کیا ہے ویسی کالس کبھی
بہت ساری
اب وہ اس کا آتا ہے پھر یہ
کیا ہوا آپ کو کیوں نہیں آئے گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک
کیا ہے صحب کے چھٹیاں ہیں
صاحب کون ہے بائی دوے
چھوٹے ماموں کا بیٹا
اچا ٹھیک زاہد کا بھائی
ہاں اس کے ساتھ کیا ہے ارج نے آپ کے ساتھ بہت سارے کیا ہیں
اچھا رانی آئی گھر
رانی گھر ائی
ہاں چار رانی آئی گھر
ہوں سکتا ہے پچھلے سنڈے کو ائی
وہی تو مجھے میں نے نا میں نے مت تو آپ کو پوچھا تب
آپ اسی عالم میں ہو
میں نے اسی عالم میں ہوں کیا کیا پوچھا
تم تو پتا نہیں کہاں دماغ کہاں ہے جسم کہاں ہے یہ
اپنے بھابھی کی اور دیکھ رہی تھی وہ میک اپ کر رہی تھی کرا کرا وہ بھی کھیرے سے
کیا کر رہی ہیں کھیرے سے
میک اپ پتا ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے کھیرا رکھا ہے فیزر میں اب وہی بس دن میں دو تین بار یہ چہرے پہ مال رہی ہے
کیوں
اسے ٹھنڈک مل ارے نہیں ٹھنڈک کے لیے اور اس سے اب بھوکے پیسے ہوتا ہے گرین گرین رہ نا فیز کے لیے اچھا ٹماٹر میں ای ڈی ہے وہ وغیرہ یہ سب
ممی بچاری بو رہی تھی صوفیا بہت شست ہو گئی ہے پیل پڑ گئی ہے
اور کیا
پھر بول رہی تھی اس کو یہ بچاری ایک ایک ایک ٹاسک آتا جا رہا ہے اس کو
ہاں اور تو
ہ
اور سناؤ
اور باقی ٹھیک ہو چائے پی
دیکھو میں نے کل شام کو یہ کیا آئس کو مجھے نا آئز کو ہوتی تھی وہ الرجی جیسے لیکن اس مجھے بولا کل شام کو آپ بھی لگاؤ آئیس سے میں بھی اس سے آپ کو اچھا لگے گا آج ایک آنسو بھی ہاں آج ایک آنسو بھی نہیں آیا
ہاں کھیرا بہت اچھا ہے نا اس کے لیے
ہاں
ایں عرفان کو اتنا عئز میں بیچارے کو یہ ہے
رخسان کے ساتھ بات کر رہی تھی
اس کو دو تین دن گھر ہی ہو گئے
ہاں اب اگر نہیں مارنے بیچ رہا تو کیا کرے گا
بہت انفیکشن ہے اس کو آئز میں
ہاں مما بول رہی تھی آپ کی بلا ہاں ہم آپ بہت دیک
وہ اس نے دیکھا تھا چھوٹی چاچی کو بھی اس نے اس کو بولا تھا ہمارے مائکے میں سب کو ہے یہ
ہائے ہائے
پتا نہیں بول رہوں کو بچے بچے کو ہے میری بھابھی کو پرسوں گئی تھی مائ کے نظر دینے اس کی وہ ہے نا بہن کی بیٹی
ہاں ہاں
اس کو بھی لگ گیا ہے
پتا نہیں یہ کیا
بھابھی کو ہی پہلے پھر عرفان کو ہم نے دو ڈاکٹر ٹر چینج کیا اس کو بولا تھا پھر
مجھے بھی تھا لیکن میں نے جیب میں رکھا ہے اکوپل ڈی کن کی کیا وہ
آپ کو پانی دی
ہاں وہی میں نے رکھا ہے میں لگاتی ہوں لگاتی ہوں بار بار اب ٹھیک ہے میری آد
اچھا ٹھیک شبو ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے میں نے اس کو کال کیا تھا اسے اٹھائے بزی مت ہوگی ہاں اب بھی اس میں ہے تھوڑا سویلنک ہے
اچھا ٹھیک اس کی جٹھانی دیورانی ادری ہے
نہیں وہ آ گئی نا گھر وہ گئی تھی ایک ہاں ہاں ہاں
اچھا ٹھیک
اسسے ھنڈا پڈ آئی ڈراپ سے کہیں زیادہ اچھا ہے کھیرا آئیز کے لیے
خراب ہو جائے اس کو نہیں نہیں اس کو اب آج بولا ہے کسی نے کیو لے رہے ایک صاف کپ ڈے میں
ارے سنو نا کھیرا بیچ میں کاٹوں پھر رکھ فیزر میں وہ رول آن جیسے بنے گا پھر وہی رگڑاؤ آئیس میں آئز میں ایک عجیب قسم کا سکون آتا ہے وہ اریٹیشن
اور اسٹری جیسا چل چلا جاتا ہے تھکان جیسی
بہت اچھا فیل ہوتا ہے آ ہ ہاں ہاں ہاں ہاں آپ بھی کرو خود کے لیے بھی کرو ہر کسی کو بولو لیکن یہ بہت افیکٹو ہے بہت اچھا اچھا ہے مجھے آئز میں اتنا آرام ملا اوپر سے مجھے شام اور شمپو اور سوپ سے آنکھوں میں اتنی الرجی ہوتی ہے
ہوتا ہے کسی کو ہوتا ہے
ہاں
اور بت باقی بتاؤ
بس ٹھیک آپ
ہاں ٹھیک ہے ابھی کتنی اور باقی ہے آپ کو
مجھے ہے
ایٹ اس کے بعد ایک اور کرنا ہو
ہاں ہیلو
یہاں کی بھی لیا کرو نا یہی ہوں یہاں کہ بھی لیا کرو نہ
میں لیا کروں گی اس نمبر پہ لیا کروں گی میں اس آپ نے بولا نا اس پہ آپ لے سکوں ہاں
اس پہ کیا اس پہ بھی تو کر سکتے
ے اچھی خاصی کالز آپ نے بولا نا اگر آپ کا ایکسیڈ ہو جائے گا تو پھر آپ یہاں سے بھی
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ وہ بات تو ٹھیک ہے پھر پہلے یہ پورے کالس ختم کرو اس کے بعد لے لینا پہ کالس
اس پہ لے سکتے ہیں نا
کس پر ہاں جو خالی نمبر ہے اس پہ لو لے جاؤ
پھر کیا بولا سر نے ان ٹاسکس کا
کن ٹاسکس کا مطلب بولا بولا آئیں گے کوئی بات نہیں وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے بس بولا آئیں گے تو بس
اس وہ وہ سر کے ساتھ کون بات کرتا ہے آپ
میں بسما نہیں کوئی کوئی کر سکتا ہے باقی سب کال سے کر سکتے
آپ اور بسما
ہمم بات صرف نہیں
اچھا آپ ہی دو
ہاں
باقی ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا
چلو اللہ حافظ
ہاں آپ کو پھر بار بار اینڈ ہاں آپ نے ب اسکو اس کو نیا نمبر لینا ہے نا یہ اب وہ کہہ رہی تھی مجھے اور ٹاسک کب آئیں گے میں نے بولا بیٹا اس پر تو نہیں آئیں گے اور نمبر لے آؤ اس پہ آئیں گے پھر سمجھایا تو شاید بنایگی نیا
کب بولا
آج دن میں
اس۔۔ اس نے لیا آپ کی کوئی کال
نہ نہ میں نے نہیں کی اس کو
کال لی
نہیں کل اس نے شاعرہ کی چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ